ہیلو وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم شیف بھائی جان
سب کہہ رہی ہو تو بھائی جان
الحمد اللہ بھائی جان آب کیا بھ جان امی جان سب ٹھیک ہے
جی بھائی جان سب کہہ رہے تھے
اور ناشتہ ہوا بھائی جان
جی بھائی جان جی بھائی جان ہو گیا آپ کا ہوا
ہاں الحمد للہ ہوگ
بہت بڑھیا بھائی جان بہت بڑھیا بھائی جان تھوڑا میں آپ سے گپتگپت کرنا چاہتا ہوں کچھ اپنا فرمانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھ نوٹس کیا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جی بھائی جان جو دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ اس سے سہمت ہیں جیسے کچھ اچھا کام بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ غلط کام بھی ہو رہا ہے اچھے کام سے ہمیں تھوڑا سیکھنے کو سمجھنے کو مل رہا ہے
ہے نا بھائی جان آپ میری آواز سن پا رہے بھائی جان
ہاں بائیان عار ت وہ میںا اتی سیٹ پت کن ماشاء اللہ بائین صح فرمائی آ دیکھو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ہے جیسے کہ اسنیپ چیٹ ہے فیس بک ہے انسٹا واٹسپ ہے تو اگر ہم بائی چانس سوشل میڈیا کا اچھا یوز کریں گے تو تو ماشاء اللہ ہمیں بس فائدہ ہی ہے سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم پوری دنیا کے ہر کسی کونے میں جو کچھ بھی ہوگا ہم سوشل میڈیا کے تھرو سیکڈ پ چلتا ہے تو اگر ہم نیز حاصل کریں گے سوشل میڈیا سے چیزیں دیک ہم آج کل زیادہ تر جو دکاندار لوگ ہیں وہڈ اپنا ایڈڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے جس سے ان کا جو روزگار ہے اس میں منافع ہوتا ہے ب جات اس کی کے بارے میں اگر ہم دیکیں گے سوشل میڈیا کے جتنے کہ
جیسے بھائی جان آپ نے ایک م فرمایا
ہم زیادہ چلاتے تو ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہے ہمارا جو دماغ کا توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے ہم چڑچڑے ہوتے ہم سوشل ایکٹیوٹی میں زیادہ مطلب پارٹیسپیٹ نہیں کرتے بائی اور ہماری صحت پر بھی ایک مضر اثر پڑتا ہے بھیا
جی جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا اس چیز سے میں بھی تھوڑا بہت ہوں آپ نے کرایا اچھی بات ہے تو بھائی جان آپ نے کہا جیسے کچھ چیزیں ہیں ہم جو سوشل میڈیا کے کارن سے ہم جان پاتے ہیں دیش ودیش کی چیزیں یا نیچے کا اتاار چڑا کچھ چیزیں ہم بیچنا چاہیں تو سوشل میڈیا کے تھرو ہم بیچ بھی سکتے ہیں ایک روزگار بھی ہم اپنا پا سکتے ہیں جس سے ہم اپنی پرریوار کو چلا سکتے ہیں ہیں بھائی جان تو کچھ چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے جیسے کہ آپ نے کوئی کرائے میں کہیں بھی ہو رہا ہے دیش ودیش یا ہمارے دیش میں ہو رہا ہے اس کی ہم خبر رکھ سکتے ہیں اور یا کوئی خبر ہم د یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہمیں سوشل میڈیا سے بہت سارے فائدے بھی ہیں بھائی جان
ماشاء اللہ ماشاء ص
آ جن جیسے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے یہ ہمارے لیے فائدے مند تو ہے تھوڑا اس کا نقصان داک بھی ہے جیسے آج کل کے جو نئی پیڑھی ہے بچے ہیں تو وہ کیا سوشل میڈیا کا زیادہ پرریوگ کرتے ان سے تھوڑا آج کل کی فیک نیوز چلتی ہے پیک ویڈیوز چلتے ہیں گندے گندے ویڈیو چلتے ہیں ان سے تھوڑے بچوں کے مانسک سوسنتلن ہے جو خراب ہوتا جا رہا ہے اور بھٹکتے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں سوشل میڈیا سے تھوڑا ہمیں دور رکھنا ہے بچوں کو سوشل میڈیا تو وہی چیزیں ہمیں گرہن کرنی ہے وہی چیزیں ارجت کرنی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے
ماشاء اللہ ب آپ نے صحی فرمایا دیکھو ب اگر ہم بچوں کو فون دیتے تو ہمیں چاہیے گھر والوں کو چاہیے کہ بچوں کو فون دے تاکہ وہ اسے کچھ علم حاصل کرے نہ کہ وہ کچھ گندی گندی ویڈیو یا کچھ بھی دیکھے جس سے اس کا ٹائم ضع ہو گ ہے تو ہمیں چاہیے بچے کو اگر فون کے بدلے ہم لیپ ٹاپ دیں گے بھائی جان تو اس سے اس کے اس کا مستقبل جو ہے وہ بہت مطلب عالیشان گزرے گا اس کا جو فیوچر ہوگا بھائی جان اس کے برعکر سے ہم کیا کرتے بچوں کو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں بچہ دن بھر بس سوشل میڈیا پہ ہی ہوتا ہے جس سے وہ جو بچپن میں کھیل کوود کا اس کا وہ زمانہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کی پڑھائی پہ بھی اثر پڑتا ہے بھائی جان جسے پھر وہ انڈریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے گھر والوں پہ بھی اثر پڑتا ہے کیونکہ گھر والوں نے بہت سارے سپنے دیکھے ہوتے ہیں کہ میر بچہ یہ بڑا ہو کے بنے گا پھر ہمارا یہ جو مطلب ضرورتی چیز ہے وہ اس میں مطلب وہ لائے گا تو ہماری زندگی آسان ہوگی اس سے اس کے برعکس ان کو کیا دیکھنا پڑتا ہے جو ان کا بچہ ہوتا ہے نہ تو وہ پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے نہ پھر اس کا صحت ٹھیک ہوتا ہے بس ہر دن بیمار ہوتا ہے
جی جی جی بھائی ڈان آپ نے صحیح فرمایا جیسے آج کل کے بچے سوشل میڈیا پہ لگاتار یوز کرتے رہتے ہیں اور انٹرنیٹ کا پریوگ کرتے ہیں جس اس سے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے تو پہلے کا ایک زمانہ تھا سوشل میڈیا کم تھا کم دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں لافٹ ٹائم تک اچھی رہتی تھی ان کی آنکھوں کی روشنی اچھی رہتی تھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا تو آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں پہ چشمے لگ گئے کیا کارن ہے یہی کارن ہو رہا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پ سب سے زیادہ اپنا کی روشنی کا کم ہونا صحت کا خراب ہو جانا ایک کپوش کے طریقے کی بیماری ان کو ہائیٹیک کر لیتی ہے نا بھائی نا
ماشاء اللہ بھائی جن سے ہی فرمایا آپ نے اور ایک بات کی بائی جان جو یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے بچے یا مطلب جو ین ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کیسی لڑکی یا کسی کو دھتے پھر ان کو وہ اچھا اس کا کنٹینٹ لگتا وہ سوچتے کہ اگر چاہے وہ گندا ہو یا اچھا کنڈن وہ سوچتے کہ ہم بھی فالو کریں گے کسی وجہ سے ان کو پھر نقصانات ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل کچھ کنٹینٹ کریٹر ایسے ہے کہ وہ اچھڑ کود کرتے کہیں سے جپ مارتے تو وہ بھی سوچ د کہ ہاں ہم بھی کریں گے ان کو یہ آسان لگتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے ہمیں مطلب چوٹ لگ سکتی ہے یا ہم ہم جان سے بھی جا سکتے ہیں تو سوشل میڈیا میرے حساب سے بچوں کے لیے نہیں بنایا بھائی جان اور بڑوں کو بھی دھیان رنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے مختلف ارارات کہ اگر آپ فارم فل کرو گے تو آپ کو کچھ پ پیسے ملے گی یا کچھ بھی تو بڑے بھی کیا کرتے ہیں وہ لنک پہ کلک کرتے پھر لاسٹ میں ان کو فارم فل کرتے پھر بولتے کہ اپنا ایک او ٹی پی آئے گا وہشی کی جے تو وہ بنا جان جانکاری حاصل کر کہ وہ او ٹی پی شیئر کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کا جو بینک میں بیلنس ہوتا ہے وہ سارے وہ ہیک کر کے ہی جاتے تو ایسے فراڑوں سے ہمیں بچنا چاہیے ایسے لنکوں سے بچنا چاہیے بھائی جان
جی جی جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا جیسے ہمیں یہ سوشل میڈیا جس کا ہمیں فائدہ کس طریقے سے لینا ہے اس سے بچنا کس طریقے سے اپنے ب وہ کس طریقے سے بچ کرا تھا ان سے ان کو کتنی کس ک سے دور رکھ ہمیں انہیں فون کی جگہ لیپٹاپ سے اگر ان کو پڑھائی کرانیں گے سوشل میڈیا کے ماددھیم سے تو ہمیں لیپٹاپ کا یوز کرانا چاہیے یا ایک اسمارٹ طریقے کی کلاس دینی چاہیے جس سے وہ فون سے بچتے دور رہے آنکھوں کی روشنی بھی نہ جائے ان کی بھائی جانا آ نے ایک چیری بھی کی ہے ہم نے سوشل میڈیا سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمیں کچھ چیزیں آھا بناتی ہیں جیسے کوئی پروڈکٹ ہم خریدنا چاہتے ہیں آپ جیسے آف لائن کے تھرو یا مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ چیزیں ہمیں اچھی یا بڑھیا نہیں ملتی یا مہنگی ملتی ہے تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم یہ پتا لگا سکتے ہیں کہ بڑھیا چیز وہاں مل رہی ہے اور سستی ملائی ہے ن بائی
ماشاء اللہ بان دیکھو ہمیں بائی چان سوشل میڈیا کو ایک ٹول کی طرح با جان استعمال کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں ایڈکشن کی طرح نہیں یوز کرنا چاہیے کہ ہمیں مطلب ایڈکشن لت لگ جائے سوشل میڈیا کی
ج
دن میں ہمیں کرنا چاہیے بجن ہمیں ٹائم فکس کرنا چاہیے صرف جو مفید پیجز ہو اس کو فالو کرنا چاہیے اور ہر بات پہ یقین ایسے ہی مطلب بنا یقین نہیں کرنا چاہیے بھائی جان پہلے تصدیق کرنی چاہیے اس خبر پہ پھر یقین کرنا چاہیے بھائی جان ہم بنا تصدیق کرتے ہوئے ہم بولتے ہیں کہ ہاں سچ ہوگا پھر وہ ہم
شیئر بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سےب مطلب جو ہمارا سوشل میڈیا پہ جو پلیٹ فارم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بھائی جان فیک نیوزوں سے
بالکل بالکل بھائی جان آپ نے صحیح کہا ہے جیسے آپ نے صحی کہا جیسا آج کے ماڈرن زمانے میں ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگیوں کو بہت آسان بنا دیا ہے ہے نا بھائی جان انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک گلوبل پلیج بن گئی ہے آج ہم گھر بیٹھے پڑھائی کر سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں سے جڑ بھی سکتے ہیں یہ ایک سوشل میڈیا ہی ہے بھائی جان ہے نا آن لائن سسٹم تیزی سے پاپولر ہو رہا بھ
ماشاء اللہ بھائی جان سوشل میڈیا آج آ کل ہمارے زندگی کا بھائی جان بہت بڑا مطلب حصہ بن چکا ہے بائی چانس سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ اپنے خیالات یا تصویریں ہو ویڈیوز اور باقی باقی ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی شیئر کرتے ہیں بھائی جان
جی جی جی بالکل اپنی یادیں کاور رکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی یادیں سجو کر رکھ رہے ہیں جیسے آپ نے ایک پلیٹ فارم کے بارے میں بتایا ج فیس فیس بک ایک پلیٹ فارم ہے انسٹاگرام ہے یوٹیوب ہے پ اپنی تصویریں ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں یادوں کی طرح کہیں دس بیس سال یا پچاس سال کے بعد بزرگ ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے اپنی آنند لیتے ہیں کہ بھائی یہ جمانا تھا اس چیز سے سوشل میڈیا پ کچھ چیزیں ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے کچھ یادیں بات ہم دیکھتے ہیں تو اس کو تازگی سے بھر جاتی ہے زندگی تو زندگ جینے کا ایک مشارہ بھرتا ہے بھایی جان
بھجان ہمیں چاہے کہ سوشل میڈیا سے ہمیں جو نگیٹو ایکٹیوٹی ملتی ہے نا وہ ہم نہ لے ہم بائی جان سوشل میڈیا پہ ان س ان سب پیجوں کو فالو کرے جہاں سے ہمیں اچھی اچھی خبریں یا موٹیویشنل کچھ ویڈیوز ملے تاکہ ہماراری زندگی میں تھوڑا بہت موٹیویشن آ جائے ہم کچھ کر پائے نہ کہ ہمیں بس یہ گندی ویڈیو دیکھنے جس سے ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوا جائے بھائی جان آپ سے بات کر کے ب بہت تو اچھا لگا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا تو ملتے ہیں کسی اور دن بھائی جان کے
جی جی بھائی جان دے آپ سے کو بھ جان بجھے گ آپ کو گتگ گ کر کے بہت اچھا لگا میں اپنے پریوار والوں کو بھائیوں کو چھوٹے بچوں کو یہ صلاح دوں گا کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں گرہن کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں خراب چیزیں یا گندی چیزوں کو گرہن کرنی چاہیے بھائی جان باتوں کو تھوڑا دھیان میں رکھوں گا ماشاء اللہ خدافظ بھائی
خدا حافظ